بیکم
آ گ سڑیا میں کال کر رہی کہ ن
زل کا س میں نے بتا تھا کہ کال ضائع کرنا
اب بھی زلیل کا سم سے
جائے کیوں کرتی
اچھا چلیے کوئی بات نہیں اچھا مجھے آپ بتائیے
جی
ا پھر دیکھا آپ نے سنایا ب
ہاں س میں نے دیکھا
بند بھینا
اور نہیں بھیج رہ اس سے پتاہ نہیں کیا ہوتا
یٹ نہیں کال کال تم نے کاٹ
میں نے میں کیوں کاٹتا کیا
پہلے بات ہی نہیں ہوئی پھر کال کٹ گئی ڈسکنیکٹ ہو گئی خود ہی نیٹ وجہ سے
اچھا ٹھیک
جی
اور بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی شکر اللہ کا آپ آپ بتائیے گا آپ کے گھر پہ سب
ہاں پہلے اس کام کو نظر دو وہ مت نہ چلی
او کیا ہوا یار آپ کو
دونوں نذرا
کوئی بات نہیں اچھا نہ نہ ابھی کہاں چلی وہ
ہپ بھو
میں نے دیکھ دیکھ ہی رہا ہوں شاید
اچھا ٹھیک
جی جی
چلو کوئی بات نہیں
اور آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جایا کرو گ نا کون میں تمہیں مار ڈالوں گی
نہ میں کیا میں کہاں کرتا سایہ کیا ہوا آپ کو
آپ اوپر سے کرتی ہو نا میں نے اگر ایک بار کال کر کے اس کا مطلب سمجھا کروں کہ کچھ ہے
میں مجھے آپ کو پتاہ ہے مجھے کیا لگا مجھے لگا شاید آپ نا جان بوجھ کال کاٹی وہ والی مجھے لگا شاید آپ نے نا کیونکہ اب مجھے لگا شاید آپ کو متلب کوئی کال آئی آپ نے پھر کال ہی کر اس لیے میں فون پہ فون کر رہا تھا آپ آڈر نا
ہ ہی
ہاں جی
آنا ایک موجر لگانا کل ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
جی جی اور بتاؤ آپ گھر میں سب ٹھیک ہے وہاں
ہاں جی جٹھیک
وہاں آک چل رہے ہیں آج کل
باہ یہاں تو فی الحال سیلاب چل رہا ہے
اچھا ٹھیک
جی جی
وہ تو الگ مسئلہ ہے
ہاں وہ کہ الگ مسئلہ ہے کیا ہو ہو تو یار بہت بڑا مسئلہ ہے
م نے کیا آپ نے نہیں دیکھا بییروا میں کیا ہو گیا
وہی نا مطلب لوگ پریشان ہے قسم سے
لوگوں کو جلدی جلدی ان دکانوں سے باہر نکال رہے ہیں
جی
جی اور بتائیے آپ
بس آپ بتائیے سر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے
میںے آب کو بی وغیرہ پسند تھا
ہوں
بللی آب
آپ کو کیوں ابھی بلی پسند آئی
میں نے سوچا میں بتاؤں گی تمہیں بلی پسند ہے یا نہیں آ میں سو
ہاں مجھے نا بلا پسند ہے ایکچولی
بلو
بلو ہاں ہاں بلو پاک مجھے گندی لگتی ہے بلی
اچھا ٹھیک
جی جی کیوں آپ نے کیوں اچانک ہے سوال پوچھا
میں یہ اس پہ دیکھ رہی تھی بلی سرے
کس پ
سمن پہ
اچھا مطلب آپ وہ دیکھتی اور جی
جی جی تھوڑا سا دیکھا
اچھا ٹھیک چلیے کوئی بات نہیں
چلو جی ج اگر
ہوں
میں کیا بتاؤں آپ کو یار
بیے نہیں یار کچھ آپ صرف بس بتا رہی ہو میں کیا بتاؤں میں
ویسے بھی آپ نے وہ کھایا کیرمل پوڑی
جی
ا کیرمل پوڑی ہے نا کیرمل پوڑی
وہ کیا ہوتی ہے
ارے یار آپ کو کچھ بھی نہیں پتا آپ نے جومائی چاکلیٹ کھائی ہے
نہ نہ م نہیں خئی ہے م
ابھی کچھ بھی نہیں کھایا
میں نے کچھ بھی نہیں جم میں
ہوں
میں تو یہی نن چائے وغیرہ پیتا
چنا وغیرہ یہ نہ ڈرائی ڈرائی چیزیں دھنھی جی مجھے آج پت نہیں کیوں یہ ماگب کی ریلز آ رہی ہے صرف
کس کی
مدم
کیوں اسے
ماگم کی کموسا کی
اصل میں آپ کو آنا ہے نا مہاگمی اسی لیے
سوس کی
جی جی
ا جی
آپ نے مجھے یہ والی ریلس نہا سینڈ کرو کوسا والی ماگم والی کاانم والی
وہ میں نے ایک سیب رکھھی وہچ کھا کا سا ون
آپ مجھے سینڈ کیجے
کوئی بات نہیں میں کروں گی بات
ہاں جی ہاں جی
آپ نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو اماد کو پھر بیش کیا
ابھی وہ تو ابھی ساتھ پہ نیندنا ہوگا
اچھا ٹھیک لیکن وش کرنا تھا آپ کو وہ تو چھوٹا ہے اس کو پتا ہوگی تم کیا لاؤ گے
جی جی چلیے ہم میں اس کو ک بات کروں گا ٹھیک ہے نا
ویسے وہاں سے بھی سہنا آپ کا خطرہ ہے کیا
ہاں ہاں
وہاں سے آیا ہے اس سے پہلے کیا ان کے گھر پ ہ جی اور سے کون ب ہاں
ہاں نواز سے کہاں آتا ہے
چ ٹھیک مہ آتا مطتا ہے کیونکہ
جی
ا جہ ہاتھ آتا ہے کیونکہ بارش وغیرہ پہ بھروسہ ہے کبھی بھی کچھ بھی رخت وغیرہ
ہاں ہاں اصل میںج جو مطلب بارش اگر ہوئی نا دو مطلب دو تین دن اور مطلب نا ہوتی ہے بارش پھر آپ کے سائڈ سے بھی آئے گا دیکھنا
ہے نہیں پا گا توو کیا
دیکھنا آپ کے سائڈ سے بھی آئے گا کیا ہوا یار میں گا انج بٹ بولو
یہاں پہ کمی نہیں آ رہا ہے آش کیوں آئے گا
وہ رہاو بیرو والم یہد
بات رکھ ان کو کیا ہو گیا ہے کسم سے اسن نسا میں اچھا ہاں ہاں ان کو تو مجھے لگتا ہے لیکن انہوں نے سامان وغیرہ نکالا ہوگا پہلے ہی ہاں
دکان مطلب جائے گا دکان میں ہ توو نے نکالا بھی متنا ہوگا
ہے ن میں روری ضروری نکالا ہو بس سب نے دیکھو تم ہی دیکھو اگر سونے کا دکان ہوتا وہاں پہ اس نے نہیں نکالا ہوتا کیا
ہاں ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے
کیا
لائف سے نا مطلب امپورٹنٹ چیز کوئی نہیں ہوتی ہے
بالکل بالکل
جی
ہاں لائف سے اپنی زندگی سے امپورٹینٹ کچھ ہے کیا
جی نہیں یار میں اب تو آپ کو وہی بتا رہا ہوں
بکل یہ نہ ن کیا وال ہے آپ نے دیکھا وہ کیا بولتا ہے اس کو جونا جو نا اگاتے ہیں بال
ٹرنس یہاں ٹرنسلی کیا بولتا تھے اس کو
ٹرانسپیرنسی بار
ہوں کیوں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو
آپ کو کرنا تھا وہ آپ کو پت ہے بض
مجھے نہیں یہ بال
ہاں
کیا بتا رہی ہو یار مجھے ہی نہیں حوال
نہیں نہیں کس کو ت میں گر اچھاٹھیک
آپ آپ نے نہیں دیکھنا ہے کیا
او نہیں کیا میں نے مطلب نا ایسے نہیں دیکھا ہے فون پہ دیکھا ہے
اچھا مطلب آپ نے مطلب مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے سامنے
تمہیں میں بتا رہی ہوں بال ہوںگا کیا ہو گیا تمہیں
کین کا
تو میں بال بال
اب مجھے تو اچھے بال ہے
ٹرانسپیرنسی بال پا کلر کے جو وہ بال اگاتے ہیں نا جو وہ بر اگاتے ہیں نا کوئی ٹرانسپیرنسی لکاتے ہیں نا لو میں نے وہ کبھی آگے نہیں دیکھا تمہیں تو میں نے ہزار بار دیکھا ہے آگے
اچھا ٹھیک
ہاں آیا سمجھ ہو چھوڑو پھر
جی جی چھوڑیے فیلحال
آپ کا دماغ تھوڑا بو ہے کیا بولتے ہیں اس کو
کیا
مجھے نا اتنی نیند چڑی میں پاگل ہو گئی
کیا بتا رہی ہو آپ
قسم سے اور سنائیے آپ
بس آپ بتائیے کچھ خاص
آپ کتنے بجے سوتے ہو
میں تو یہی بجے ایک ڈیڑھ بجے بس
اچھا ہائسٹ کیا ہے آپ کا
ہائیسٹ میرا ہے ڈھائی تین
ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اتنا لیٹ نہیں سونا چاہیے لیکن
جی جی پتا ہے
ہاں اس سے پرابلم ہو جاتی ہے
ہاں بہت بہت آپ کتنے بجے سوتی ہو
میں یہ ہے بارہ بجے سوتی ہوں
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں
ابھی تو پھرے ایک بج گئے اج ابھی تو پھر ایک بج گئے آپ کیوں ابھی ایسے ہی ہو
ہاں آج آپ نے لیٹ کیا بہت
اچھا میں نے
جی جی
کیا ہوا یار آپ کو میں نے کون سا لیٹ کیا
چلو ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں
بعد میں کتنے بجے
مطلب نا اس کے بعد
چلیے ٹھیک ہے مجھے نا آپ یہاں سے ویڈیو کال کرنا
سنا اپ سے
واٹس ایپ سے
چلیے اب آج سے سنیپ سے کروں گی
واٹس اپ سے